السلام علیکم و علیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہ ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ سبرینا ہے سبرینا کے فون پہ
ہاں ہاں جی ہاں جی جی ہاںی
سبری رہ کہ فون پہ چلو ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں ہم بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا وہ نہیں نہیں حال گیا ہے نا آ پیک کراا
ہ
اور آپ ٹھیک ہو ہیلو ہلو
اب بلی تھی میں پہلے
میں نے کہا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک
گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ
کیا کر رہی ہو
بس بیٹھ ہوں آپ سناؤ آپ
بس میں چائے بنا رہی تھی ہمیں فنکشن تھا نا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھے سے ہوا فنکشن ہاں اور چوھا اچھا اچھا
ہوں اور آپ ٹھیک ہو
اب
ہاں آج ہم سب بہنیں ایک ساتھ ہیں ہم سو رہے تھے ہم نے کہااں ان کو آجا تھکاوٹ نکلتی ائ گی لیٹیں گے کس ٹائم اب چائے بنانے کا ٹائم آیا چائے خراب ہو گئی آپ میں اٹھی ج نہیں ایسے کر سی
اچھا ٹھیک
اور کیا
اچھا اچھا ٹھیک اچھا کیا
ہاں اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں میں نا اپنے اچھا اچھا ٹھیک میں بھی نا اپنی بانجی کے ساتھ کھیل رہی ت اب اللہ کے حوالے سے سو گیا
چلو ٹھام کال اتنا تھا گئے
اس بچارے کو پتا نہیں کتنی مار پڑتی وہاں
اور کیا ہاں بہت تھک گئے کل سے جی
لیکن آپ کو ریلیف مل گیا ہوگا
ہاں اور کیا اور میرا نہیں اور کاپڈے وپڈے سب دوئے اب تھوڑی کام ہے وہ آرام سے اتنی پڑ جائے گی کہ ہے نا
ڈسٹرب بھی نہیں ہوا آپ کو
ہاں اور کیا لیکن فنکشن میں فنکشن میں بہت سارا کام ہوتا ہے
اور کیا اور سب چیزیں میسی ہو جاتے ہیں
سب چیز یہ یہ بہت آپ کو پتاہ ہے کتنا گند زیادہ ہے
ہاں اور کیا آپ کو پتا ہے وہ میری فرینڈ کی پفی جس کا نام وہ بیٹا مار گیا تھا وہ گزر گئی آج
کیسے
اور کیا وہ گزر گئی اچانک رات کے تین بجے اس کو ہارٹ اٹیک گایا ہے اب جانا تھا نا ماما کو وہ آئی تھی نا اب کہاں سے جاتی کیا کرتی بچاری اب میں نے اسے کہا اب اس کو تو راستتا پتا نہیں
آپ ماما سیدھے آپ کے گھر پہ آئے گی اب جائے گی اس کے گھر پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کیا کرے گی
ہاں وہ کہاں رہتی ہے
ک ا ڈا رہا میں
اچھا ٹھیک
اس نے مجھے وہی سے فون کیا لیکن اچھا جب میں نے یہاں سے چھوٹی کا ہے بولا تو تو اس کو تو بول رہا ہے
کیا بولا وہاں سے
اور یہی بولا کہ اس کی پھوفھی مار گئی آج
ہائے ہائے ہ وہ رو روتی تھی
ہاں ارے مجھے خود رونا آیا کیونکہ اس کو پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی اب کیا رہا اس
فیل ہوا اصل میں نا اس کو اصل میں نا اس کو اس بیٹے کے کا ہو گیا جو نا اس دن وہ ایکسیڈنٹ سے مار گیا اسی سے ہوا ہوگا
کیا اللہ
ہاں اور کیا
اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اللہ
اور سنا میں بایا
بس آپ تو کل انشاء اللہ آنا ہے اس کو ضروری ضروری آنا ہے اس کو ہاں
چلو انشاء اللہ اچا پھر آئے گا
ہاں میں نے اسے بولا تھا اوا جی نکالنے کے لیے پھر بولا یہاں حصہ وغیرہ ہے تو ہاں است نہیں لیکن کل نکلوں گا ب آپ کی بہن کال کر رہی
پھر کال کتنے بجے آئے کو وہ اوپر ہے
اچھا کل وہ کسی بھی ٹائم آئے گا
اچھا ٹھ اچھا پرسوں جانا ہے ب سے لگا کال مہ جانا ہے
دی دی پر سوچ رہا ہے کل آئے گا ٹھیک رہے گا
وہ بھی جس منھ ہے
ہاں اور
جو بھی سنتا ہے نا انہوں نے کیا جواب بولا یہاں سے نا سب یہ ہی کہتے ہیں وہ کون سا ہو تو انگوورمنٹ آفیسر تھ جو ان کو یہ ہوا خدائی قسم ابو نے سنا تو اس نے بولا یہ کیا بات ہوئی وہ خود کون سے گورنمنٹ آفیسر تھے یہ ابھی پس ب سا بچتے بلا کون سا وہ خود گورورنمنٹ آفس تھی تو
عمر نہیں سنا انہوں نے کیا بولا
ہاں اور کیا جو سچ تھا وہی بولا اسی پہ تو ابو نے بولا نا وہ خود کہاں تھ یہ گورنمنٹ آ
وہ تو سچ ہے میں نے بھی یہی بولا چلو اپنی مرضی ہے وہ م تھے اور تھے سر ہمیں پتاہ نہیں تھا میں نے کہا اگر ب وہ گورمنٹ م مللازم ہوتے نا وہ خود کو ہائی کورٹ کا جج بولتے ل س لیے
چلو اپنا اپنا طریقہ اپنی اپنی رائے
اس سے کچھ نہیں کسی کو کہ سکتے ہیں
ہ
اپنے اپنی مرضی ہوتی اور بس ٹھیک ہے اچھے سے
گھر میں سبھی
ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ ا ج دودھ وھ بھی اسٹور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے
اور کیا
یہ سب خراب ہو جاتا ہے ٹینشن اٹ جاتی ہے اس سے
ہاں
ہ جب لائٹ ہی نہیں ہے کنگ سے لائٹ کو پتہ نہیں کیا وہ آب آئی ہمیں لائٹ اللہ کا شکر میں نے کپڑے دوئے تھے ٹائم پہ
اچھا ٹھیک
ہاں تنگہ گئےئی ف لائٹ ابھی سامر چل رہا ہے ابھی بھی سلائڈ کی پرابلم ہے
سمر کو لائٹ چھوڑو موسم دیکھ
یہاں سے اگر دیکھو گی کتنی بارش جیسے طوفان ہے ابھی بھی
نہیں یہاں سے ہوئی بند
یہ س اتنی بارش ہے
یہاں سے وہ تھا تھوا وہ نہیں نہیں یہاں پہ تھوڑا تھا تو بس
ہوں ہوں
یہ بتاؤ مجھے
ہاں بولیے
میں ارجنٹ ہیلپ
کیا
یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں کیا گورنمنٹ ہسپ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں گولڈن کارڈ چلتا ہے
ہاں چلتا ہے یہ کس
یہی لکھا پوسٹ لکھا تھا کسی نے ہوگا کوئی ضرورت مند
اچھا ٹھیک اور آپ ٹھیک ہو ایذا نے وہاں پہ بولا مجھے واش روم آیا
ہاں خود بولتا ہے اور آپ پوٹی بھی کی اس نے فون جب چھوڑا نا آپ نے وہ کھیل رہا تھا تو بولا نانی کو مجھے پوٹی آئی
اچھا ٹھیک دیکھو وہاں پہ بول یہاں پہ وہ ڈرتا ہے کسی سے بولنے کا کے لیے پھر کونے میں جاتا ہے چپ کر کے
دیکھو یہاں کسی سے ڈر نہیں رہا لگتا اس کو بولتا ہے ماشی مجھے سوشو آیا پوٹ آئی جاجی کو بلاؤ یا خود جاجی کو بلاانے جاتا
دیکھو اس کا دماغ اس کو بلا ہ اچھے سے نکلا ہے یہ لگی وگی مت کو
نہیں نہیں اس نے دیکھا ہے خون وغیرہ نہیں آیا
نہیں اس کو نہیں ہوتا ہے اب اب رو ہو جاتا ہے نا ہاں اس کو ڈاکٹر نے بولا دو تین ہفتے پ دا وا ا تو ن مہینے ہاں پت نہیں میری بہن میرے سامنے ہنس رہی ہے اس کو ہنسیجد آتی ہیں پتہ نہیں یہ وہ بڑی والی ہے یہ بڑی والی ہے کام چور ہاں
چو جی اچھا اچھا ٹھیک ہے
ج
کیوں ہے کام جوور بڑی بہن ہے اپنا حق ادا کرے گی وہ آپ ح حکم کرے گی آ لوگوں کا حک لوگوں کا ب
ہاں م نے کے نا لے کے بولے تو صح ہی کرنا کیا ہے
اس کو بولو نا ای بات کو بھی بھیجو یہاں پہ
ہاں بھیجے گی یہ بات کو بھی وہاں پہ
ہاں فری کٹ ہاں کل سے ایک بھی باہر نہیں لگا کہ اس کو آپ کی یاد آ گئی
نہیں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ میں واپس کرتی ہوں پلیز اب تھوڑا بہت میں واپس کرتی ہوں